وعلیکم السلام جی ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے
اچھا ٹھیک اپ ٹھیک آ رہی ہے
بیا ٹھیک
آج تم لائبریری سے اتنی ساری کتابیں کیوں لے رہا لے آئی
میں آج لائبریری گئی تھی اور وہاں اتنی دلچسپ کتابیں دیکھی کہ خود کو روک نہیں سکتا کتابیں میری کمزوری ہے
یہ تو اچھی بات ہے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کتابیں انسان کی سب سے بہترین دوست ہوتی ہے تمیں تمیں کتابیں کتنی پسند کیوں ہے
اسی لیے کیونکہ کتابیں صرف علم ہی نہیں دیتی بلکہ انسان کی سوچ کو بھی وسیع کرتی ہے جب میں کوئی کتاب پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک نیا جہاں میں چلی گئی ہوں
بالکل صحیح کہا میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ آج جو لوگ مطالعہ مطالعہ کرتے ہیں ان کی گفتگو اور سوچ دوسروں کی کہ دوسروں سے زیادہ بہتر ر ہوتی ہے
ہاں کتابیں انسان کو تمیز اخلاق اور تجربہ بھی سکھاتی ہے ایک اچھی کتاب پہ سالوں کے تجربے کو چند صفوں میں سمجھا دیتے ہیں
واہ یہ بات مجھے پسند آئی ویسم تم ک کس قسمت کی ک کتابیں قسم کی کتابیں زیادہ پڑھنا پسند کرتی ہوں
مجھے تاریخ سائنس ادب اور اسلامی معلومیات کی کتابیں پسند ہے تمہیں کس قسم کی کتابیں پسند ہیں
مجھے کہانیاں اور سفر نے میں پڑھنا بہت پسند ہے جب میں سفرنامہ پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی ان مکمت کے اثر کر رہا ہوں
تھوڑا زور سے پڑو
اوکے
سفر نامے واقعی دلچسپ ہوتے ہیں انسان گھر بیٹھے دنیا کی مختلف ملکوں اور تہذیبوں کے بارے میں جان لیتا ہے
بالکل مجھے لگتا ہے کہ کتابیں انسان کے لئے روشنی کا مینار ہے جو اسے اندھیروں سے نکال کر علم کی طرح لے جاتا ہے ہلو
ہلو
ہاں
آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے نا اسی لیے میں سن ہی نہیں رہی ہوں
بتا رہے ایئر فون لگانا تھا آپ کو
ہاں ہاں آپ بتا رہی تھے کہ بہت خوب اسی لیے تو ہر طرح کی یافتوم تعلیم اور کتابوں کو اہمیت دیتی ہے جہاں مطالعہ کا رجحان ہوتا ہے وہاں ترقی بھی ہوتی ہے
تمہاری بات بالکل درست ہے آج کل افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موبائل اور سوشل میڈیا نے لوگوں کو کتاب کتابوں سے دور کر دیا ہے
ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے لوگ گھنٹوں موبائل استعمال کر لیتے ہیں مگر دس منٹ کتاب نہیں پڑھتے
تمہارے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے
میری نظر میں آسان تفریح کا سبب ہے موبائل پن دل پہلا دن ہے جبک کتاب پڑھنے کے کے لیے توجہ اور سب چاہے ہوتا ہے
صحیح کہا مگر جو وطف کتاب میں ہے وہ موبائل میں کہاں
بالکل نہیں کتاب ان س وہ گہرا سوچنا سکھا ہے جبکہ سوشل میڈیا اکثر صرف چین لمحوں کی معلوممیت دیتا ہے
میں نے سنا ہے کہ دنیا کے بہت سے کامیابوز لوگ روزانہ مطالعہ کرتے ہیں
جی ہاں بہت سے مشہور سائنٹسٹ لیڈرس اور بزنس مین روز کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مطالعہ ان کی کامیابی کو اہم حصہ ہے
اس کا مطلب ہے کہ کتابیں صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں بلکہ ہر عمر کے لوگوں کے لیئے ضروری ہے
بالکل بچوں کیلئے کہانیاں جوانیوں کیلئے علم اور رہنمائی کی کتابیں اور بزرگوں کےلئے دینی اور فکری کتابیں مفید ہے
مفید ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک تمہاری پسندیدہ کتاب کون سی ہے
آ میرے لیے کسی کتاب کا نام لینا مشکل ہے ہر اچھی کتاب اپنی جگہ قیمتی ہوتی ہے تمہاری پسندیدہ کتاب
مجھے ایک مشہور کتاب کی کتاب بہت پسند ہے میں نے اسی کے مرتبہ پر لیا ہے اور ہر مرتبہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے
یہی تو اچھی کتاب کی پہچان ہوتی ہے کہ اس سے دوبارہ پڑھنے پر بھی انسان کو فائدہ ہو
تمہارے خیال میں بچوں میں مطالعہ کا شوق کیسے پیدا کیا جاسکتا ہے
سب سے پہلے والدین کو خود مطالعہ کرنا چاہیئے جبکہ بچے اپنے گھر والوں کو کتاب پڑھتے دیکھیں گے تو ان میں بھی شوق پیدا ہوگا
یہ بات بہت اہم ہے اگر گھر کا ماحول تعلیمی ہو تو بچے بھی علم کی طرح رہے
بالکل اس کے علاوہ اسکولوں میں لائبریریز کو بہتر بنانا چاہئے اور بچوں کو کتابیں پڑھنے کی ترغیب دینی چاہئے
میں بھی لائبریری کا سکون اور کتابوں کی خوشبو مجھے بہت پسند ہے
کتابوں کی خوشبو یہ تو دلچسپ بات
ہاں بہت سے لوگوں کو نئی اور پرانی کتابوں کی خوشبو بہت پسند ہوتی ہے مجھے بھی
اچھا م اچھا ٹھیک ہے کیا تم الیکٹرانک بکس کو بھی کتاب بھی سمجھتی ہو
اچھ
ہلو
جی ہاں علم کے ذریعے کوئی بھی ہو اگر اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو وہ قیمتی ہے مگر مجھے کاغذی کتابیں زیادہ پسند ہے
مجھے بھی کتابیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنے کا مذہ ہی کچھ اور
بالکل صفے پلٹنا نوٹس لکھنا اور اہم باتوں کا مرک کرنا بہت اچھا اچھا لگتا ہے
یہ کتاب کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟
ا میرے خیال میں کتاب انسان کو سوچنے کی صلاحیت دیتی ہے جو انسان سوچ ہے وہ بہتر فیصلے کر تا ہے
ہلو ہلو آپ کیا کر رہی ہو ابھی
میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں میں آپ کی آواز مت نہ آ رہی ہے ت تم نے بتایا بہت خ پھر کچھ بتا ہی نہیں رہے ہو
میں نے ابھی بہت خوب ہی نہیں بولا آپ کچھ کر رہی ہو شاید
ہاں
آپ کچھ کر رہی ہو شاید میں نے ابھی بہت خوب بھی نہیں بولا بہت خوب میں سمجھتا ہوں کہ کتاب انسان کو تنہا میں بھی اچھا ساتھی فراہم کرتی ہے
بالکل جب انسان اداس ہو یا اکیلا محسوس کرے تو اچھی کتاب اس کا وقت بہترین طریقے سے گزار سکتی ہے
اور کبھی کبھی کتاب انسان کی زندگی بھی بدل دیتی ہے
ہاں ہاں کئی لوگوں نے کسی کتاب سے متاثر ہو کر اپنا رویہ اور زندگی کا رخ بدل دیا
کتابیں صرف علم ہی نہیں دیتیں بلکہ کردار سازی بھی کرتی ہیں
بالکل اچھی کتابیں سچائی محنت صبر اور انسانیت جیسی قیمتی باتیں سکھاتی ہیں
اسی لیے بےیروس بزرگ کہتے ہیں کہ اچھی کتابیں اچھے دوست کی طرح ہوتی ہیں
ا اور برے دوستوں کی طرف بری کتابیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہے اسی لیے کتاب کا انتخاب بھی اہم ہے
صحیح کہا ہمیں ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے جو ہمیں بہتر انسان بنائے
مجھے بھی اس بات پر یقین میں نا میں بھی اس بات پر یقین رکھتی ہوں ہر کتاب پڑھنے کی قابل نہیں ہوتی
کیا تم روز مطالعہ کرتی ہو
جی ہاں میں کوشش کرتی ہوں کہ روز کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور پڑھوں
یہ بہت اچھی بات ہے میں بھی اسی اس عادت کو اپنانا چاہتا ہوں
شروع میں تھوڑا مشکل لگ سکتے ہیں مگر بعد میں مطالعہ عادت بن جاتا ہے
اور پھر آدمی کتاب کے بغیر ادھورا محسوس کرتا
بالکل جیسے کچھ لوگ چائے کے بغیر دن شروع نہیں کرتے ویسے ہی مطالعہ کرنے والے کتاب کے بغیر دن مکمل نہیں سمجھتے
واہ کیا خوب مثال دی تم نے
شکریہ ویسے تم نے آج کل کوئی کتاب پڑھی
جی ہاں میں نے ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو محنت اور کامیابی کے بارے میں ہے
پھر تو ت اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہووںگا
جی اس کتاب کا پیغام ہے کہ کامیابی کو کوئی متاثر راستہ نہیں ہوتا
یہ بات بالکل سچ اچھ کتابیں ہمیں ان لوگوں کی کہانیاں بتاتی ہیں جنہوں نے مشکلات کے باوجود کامیابی حاصل کی ہو
اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹس کو مطالعہ کی عادت ضرور ہونی چاہیئے
اور جو انسان کتابوں سے دوستی کر لیتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا
آج کی گفتگو سے مجھے احساس ہوا کہ کتاب صرف کاغذ اور سیاحی کا معجمہ نہیں ہے
آج کی گفتگو بہت مفید رہی چلو شکریہ اللہ حافظ